السلام علیکم
آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں
آج ہم میٹھی چیزوں کم کھانے پر بات کریں گے کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھے سے
ہاں اب اچھا سے آری
اچھا ٹھیک یہ بہت اچھا ٹاپک ہے میٹھی چیزیں ہر کسی کو پسند ہو تی ہے لیکن زیادہ کھانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا
بالکل چاکلیٹ کینڈیز ٹوفیز کیک پیسٹریز اور کولڈ ڈرنکس میں بہت زیادہ شوگر ہوتا ہے
اگر ہم روز بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھائیں گے تو ہمارے دانت خراب ہو سکتے ہیں
ہاں وہ تو صحیح بات ہے میٹھا کم کھانا چاہیے اس لیے دانتوں تو میں بھی درد بڑتا ہے کیلیرز بڑھ جاتی ہے
کا کو صرف دانت ہی نہیں زیادہ میٹھا کھانے سے موٹاپا بھی ہو سکتا ہے
اور ہمیں سستی بھی محسوس ہو جاتی ہے زیادہ میٹھے کھانے سے
بالکل اسی لیے ہمیں میٹھی چیزیں صرف کبھی کبھی کھانی چاہیے ہمیں روز روز نہیں کھانا چاہیے مطلب ا کبھی خوشیاں ہوتی ہے تو ہم می ٹھی چیزیں کھاتے ہیں مگر کسی کو عادت ہوتی ہے وہ ایسے ہی کھاتا ہے میٹھی چیزین اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں
ہاں میٹھی چیزیں تو ہم کھا لی تھے اس کو کوئی ایک کوئی ایک جب فیسٹیول ہوتے ہیں یا کسی کوئی اگر پا پاس نکلتا ہے اس ٹائم اگر ہم کھائیں گے وہ ایک چیز ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں میٹھا پسند آ جاتا ہے ہم پھر روز ہی کھاتے پیتے ہے یہ میٹھی میٹھی چیز روز ر چاکلیٹ اورٹوفیز کھانا اچھی عادت نہیں ہوتی ہے
اور اگر اور ہمیں میٹھے کھانے کا دل کرے تو ہمیں تھوڑا مطلب ہ کنٹرول کرنا چاہیے
ہوں سب کھلا سب اچھا میں بول رہی تھی اگر ہم کبھی کبھی کھا لیں گے یہ میٹھی چیزیں تو ٹھیک ہی ہے مگر روز روز کھانا صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اگر ہم میٹھی چیزیں کسی کو پسند ہوتی ہے جیسے کہ میں مجھے بہت میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہے مگر ہمیں یہ اوئیڈ کرنا چاہیے ہمیں ا مطلب اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے ا اور جب صحت خراب ہوتی ہے تو بہت مطلب تکلیف ہوتی ہے انسان کو ہمیں اس سے اچھا ہے ہمیں کیلا سیب کیلا سن ترا اور انگور صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں
فروٹس میں نیچرلی شوگر ہوتا ہے وہ شوگر صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو ہم آرٹیفیشیل شوگر کھاتے ہیں فار ایگزامپل یہ کینڈیز آتے ہیں پیسٹریز اسپیشلی پیسٹریز جو ہم کھاتے ہیں اس میں جو شگر ہوتا ہے وہ وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اگر ہم ا کیا کریں اگر جو ہم بچوں کو دیتے ہیں نا چاکلیٹس وغیرہ چھوٹی عمر سے ہی اگر ہم ان کو کم کم دیں گے تو ان کے لیے ہی بینیفٹ ہوتا ہے
بالکل دودھ اور دہی بھی ہمارے جسم اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے
ہوں اور ہمیں روز صبح اور رات برش بھی کرنا چاہیے وہ بھی ضروری ہے اگر کوئی کیوٹی لگے گی دانتوں پہ جب ہم صبح برش کریں گے تو ہمارے دانت صاف ہو جائیں گے اسی طرح شام کو بھی برش کریں گے وہ بھی ٹھیک ہی رہے گا
کھانا کھانے کے بعد منہ صاف کرنا بھی ضروری ہے
جی ہاں وہ تو صحیح بات ہے اس سے دانت صاف رہتے ہیں اور بدبو بھی نہیں آ ہوتی ہے
بچوں کو چپس اور کولڈ ڈرنکس کی جگہ صحت مند غذا کھانی چاہیے
ہاں جو ہمارے دانتوں میں یہ بدبو آتی ہے اس سے ہم ہمیں کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی ق سے بات کرتے ہیں ہمیں اندر سے ایک ایک فیلنگ آتی ہے کہ ایسے کیسے ہم بات کریں کیونکہ انسان کو ایک ڈر ہوتا ہے میں بات کروں گا میرے منہ سے بدب آئے گی اگر ہم اپنی کو کوش رکھیں گے آپ ا پنے دانتوں کو صاف رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارا جو کانفیڈنٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا
بالکل اور یہ بات الگ ہے یہ تو صحیح ہے جو آپ نے کہا مگر ہم کو اپنی صحت کا بھی سوچنا چاہیے ہمیں صفائی رکھ نی چاہیے جب ہم روز برش کریں گے اور یہ ہماری جو ہمارے جو دانت ہے وہ پوری زندگی ٹھیک رہیں گے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دوا دیے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے پوری زندگی ہمیں ان کا استعمال کرنا ہے ان کے بغیر ہم نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ میں نے ایک دانت نکالا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے یہ پتا چلتا پیر کے دانتوں کی اہمیت کتنی ضروری ہے
وہی جانتا ہے جو کسی چیز سے محروم ہو آپ ات پتہ چلا جب آپ کو وہ دات نکالا گیا
بالکل ہمیں گھر کے کھانا ہمیشہ بازار کی چیزوں سے بہتر ہوتا ہے
آپ تھوڑے زور سے بات اسے
گھر کا کھانا ہمیشہ بازار کی چیزوں سے بہتر ہوتا ہے میں یہ بول رہی تھی
اچھا ہمیشہ اپنی دوستوں کو بھی صلاح دینی چاہیے کہ ان باہر کی چیزوں سے دور رہے
اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی بتانا چاہیے کہ زیادہ میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ ہے
وہی وہی یہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو ہم یہ اگر ہم کریں گے مطلب اس پہ کا ہم تو جو ہمارے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن یا کزنس ہے یا ہمارے نیبرز ہے ان پہ بھی ہا وہی پھر پڑھتا ہے
بالکل صحیح کہاں آپ نے یہ کیا شور آ رہا ہے
کچھ بھی نہیں رکو ایک سیکنڈ میں اٹھتی ہوں
اچھا ٹھیک
ہوں بتاؤ
میں بول رہی تھی کہ اور ہوں صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے
ہوں صحت تو ضروری ہے لیکن میں ابھی کیا بول رہی دانتوں کے بارے میں مجھے ایک دانت پ یچھے سے درد تھا مگر میں نے وہ خود ہی کیا کیونکہ جب میٹھا کھاتی ٹھی چاکلیٹ وغیرہ اسی وجہ سے مجھے ہوا لیکن اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں خود ہی کھایا کرؤنگی دانت دانتوں کا تبھی میرے دانتوں پہ یہ کپز وغیرہ نہیں لگتی
بالکل اور آج کل ڈائبٹیز بھی بہت ہوتی ہے ہمیں میٹھا اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں زیادہ نہیں کھانا چاہیے میٹھا بہت سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہے صرف دانتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا می زیادہ میٹھا کھانے سے بہت سارے نقصانات ہے
ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی بولنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہماریے صحت کے لیے مفید نہیں ہے
بالکل ہ ہم روز برش کریں گی صاف صفائی کا خیال رکھیں گے دوسروں کو بھی یہی پیغام دیں گے ہمیں ہاں سب کو بولنا چاہیے کہ مطلب اپنی صحت کا خیال رکھے ہم ا ہم روز کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں مگر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم منہ سے ہی کھاتے ہیں اگر پہلا ہی حصہ ہے منہ اگر ہم اس کو صاف رکھیں گے اپنے دانتوں کو صاف رکھ یں گے کا غذا جو ہے وہ ا صاف و شفاف اندر جائے گا پھر دانت آگے جو اندر ہے وہ صاف رہے گا
اور ایک ضروری اور ایک ضروری بات ہےو جب ہم کچھ جب ہم کچھ کھاتے ہیں اس کو چبانا صحیح سے ہوتا ہے جب ہم چباتے ہیں اچھے سے چباتے ہیں وہ پھر ہم وہ ڈجسٹیو سسٹم ڈالتا ہے تب بھی وہ ہمارے ڈجسٹیو سسی سے کام کر پاتا ہے وہی اگر ہم مین بات کریں گے اگر ج جب ہمارے دانت ہے دانتوں سے ہی ہم کیا کرتے ہیں ہر ایک پیس کو پیسز میں کیا کرتے ہیں ان کو نا پیس بناتے ہیں اس میں پیسٹ بناتے ہیں منہ میں تبھی وہ بائل ڈائجسٹیو سسٹم میں جاتا ہے وہی ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ان شارٹ میں آپ کو یہ بتا دے دانت ہماری زندگی کے لیے بہت ہی مفید
بالکل ہمیں اپنے دانتوں کا خیال رکھنا چاہیے
ہوں صحیح صحیح اور
اور تم ذرا میٹھا کھاتی ہو
میں کھاتی تھی میں نے آپ کو ابھی بتایا نا میٹھا کھاتی تھی جب سے پچھلی دانتوں میں درد ہو رات کو میں نہیں لکھا رہی
آپ کو پسند ہے میٹھا زیادہ کی تیکھا
اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں میٹھے کے بارے میں میٹھا تو مجھے پسند ہے مگر ارے مجھے تھوڑا سا ایشو ہے دانتوں میں اسی وہجے سے میں نہیں کھا رہی ہوں
اچھا ٹھیک ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے پتا ہے مگر میں پھر بھی کھاتی ہوں
ہاں کسی کسی کو زیادہ پسند ہے لیکن اب اوائڈ کردو تم کیوں کی صحت کے لیے زیادہ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم ہفتے میں ایک دو بار کھائے تو وہ ٹھیک ہےپھر روز روز کھانا وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے
بالکل میرے ام لگ بھگ چار دانت خراب ہے
جو آپ نے خود ہی کیا روز روز کھانے سے ہوتا ہی ہے
ہاں وہ تو ہے
اوائڈ کیا کرو گھر کا کھانا کھاؤ گ اگر گھر میں ہی بناؤ گے فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے پیسٹریز ہوتی ہے پیسٹری کیک اگر آپ خود بناؤ گے تو آپ کو ایک میم آپ کو پتا ہوگا میں نے اس میں کیا ڈالا ہے ا اس میں صفائی کیا تو آپ کو کیا ہوگا مائنڈ سیٹ آپ کا کلیئر ہوگا کہ میں نے خود بنایا ہے یہ اچھا ہے آئی بات آ کو
ہاں ہاں نیچے آ گئی اب سے میں خیال رکھوں گی شکریہ آ آپ نےمجھے آج بہت کچھ سکھایا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
سمجھنا چاہیے
ہاں ہاں میں سمجوں گی
چلو ٹھیک ہے بیٹھ کر بات کرتے ہے حوالے مے